ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام علیکم
ہ جی آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں جی آنی گاتتے سب ٹھیک ہے وسے ہی بیٹھا تھا گھر کے آپ کیا کر رہی ہو
میں بھی بیٹھی ہوں اور کھانا کھایا آپ نے
ہاں جی میں نے کھانا
ہاں کھانا تو میں نے بھی کھایا اور سبزی کیا بنی تھی آج
اور ہمیں ہمیں آئے تھے نا مہمان جو نا میں نے بولا تھا بارامولہ سے آئے تھے
اچھا اچھا
ا ہمارے گھر پہ ہی بہت دیکھو ایک تو مامو تھا
ہاں ہاں ہاں
ماسی
کاٹ اچھاس
کا کا ہسبینڈ اور ان اور جی اور ان چاروں کے ا گیارہ کن بارہ بچے
اچھا اچھا
جی اور ان کی سانس اور ان کی ماں اور ان کے باپ اور ان کے یہ واٹور واٹور بہت سے لوگ ہیں
اچھا ٹھیک اچھا اچھا ٹھیک اول کون تھا ساتھ
سے ابھی میں بتا ہوں اس کے بع ٹھیک یہاں آرام سے
چلو
جی وہاں پہ کون آیا آپ کے کمرے میں ہاں وہ گیا ہے ابھی ابھی
نہیں یہ لی ہے
ہاں جھ ٹھیک آج آج کل ہر طرف سوشل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگ فیس بک انسٹاگرام واٹسپ اور ایکس جیسے ایپس پر روز بہت سے کتابیں دیکھتے ہیں میں میں نے سوچا کہ ہم فیک نیوزز کے موضوع پر گفتگو کرے
وہ بہت اچھا ٹاپک کیف ایک نیوز آج کے دور کا ایک بڑا بن چکے ہے بہت سے لوگ بنا تصدیق کے ہر خبر پر یقین کر لیتے ہیں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچا دیتے ہیں
جی بالکل ٹھیک سب سے پہلے یہ بتانا ضروری بھی ہے کت ایک نیوز ہوتی کیا ہے
ہ ب نیوز اسس جھوٹی غلط معلوم ات کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر یا کبھی کبھی غلط سے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے اس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا افواہ کہلانا یا کسی شخص سے دھارے یا گروپ کو نقصان پہنچا چانا وہ ص اف کا
میں نے دیکھا ہے کہ واٹس ایپ گروپ اس میں میں لوگ سمجھے میسجز فارورڈ کر دیتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خبر جھوٹی تھی
جی ہاں یہ بہت تام بات ہے کچھ لوگ صرف اس لیے خبر شیئر کرتے تے ہیں کیوں کیوں انہیں لگتا ہے کہ دلچپ سے پ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر خبر جٹی ہوئی تو کتنا نقصان ہو س
جی فیک نیوز سے کے پہلے یہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے
میرے خیال میں سوشل میڈیا کی آسانی سب سے بڑی وجہ ہے اگر ہر شخص آج کہ ہر شخص کے پاس اسمارٹ فون ہے اور ین سیکنڈس میں کوئی بھی خبر ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے اگر کوئی خبر ج خیز ہو تو لوگ اسے فوران شیئر کر دیتے ہیں
جی بالکل لوگ اکثر ہیڈ لائنز پر یقین کر لیے تھ اور پوری خبر بھی نہیں پڑھتے ہیں
یہ بھی ایک اہم وجہ ہے بہت سی ویب سائٹس ایسے ہیڈ لائنس لگاتی ہیں جو لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے جب لوگ پوری خبر پڑتے ہی نہیں تو انہیں اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلتا
جی نیوزز کے نقصانات کیا ہیں ہلو
جی
فیک نیوزز کے نقصانات کیا ہیں؟
اس سے بہت سے نقصانات ہیں سب سے پہلے تو یہ لوگوں کولط غلط معلومات دیتی ہے دوسرا یہ لوگوں میں خوف اور بے چینی پیدا کر سکتی ہے تیسرا یہ معاشرے میں نفرت اور اختلاف کو بڑھا سکتے ہیں
جی آپ شاہید آرام سے بھی بول سکتی تھی
جی جی
کے بعد سے آرام سے بولنا میں نے ایک واقع آپ سے واقعی سنا تھا کہ کسی شہر میں افواہ پھیل گئی کہ بینک بند ہونے والے لوگوں نے گھبرا کر پیسے نکالنا شروع شروع کر دی اور حالات خراب ہو گئی
جی ہاں اسی طرح شد صحت کے متعلق ف ایک نیوز بھی بہت خطرناک ہوتی ہے اگر کوئی جوٹی میڈیکل ایڈوائس وائرل ہو جائے تو لوگ اپنی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں
جی کورونا کے دوران میں بھی فیک نیوزز بہت زیادہ پھیلی تھی
بالکل اس وقت سوشل میڈیا پر ہر طرح کی افواہیں چل رہی تھی کچھ لوگ غلط علاج بتا رہے تھے اور کچھ لوگ بیماریاں بیےمانی دوائی کر رہے تھے اس سے لوگ کنفیوز ہو گئے تھے
فیک نیوزز سیاست پر بھی اثرانداز ہوتی ہیں نا
جی ہاں الیکشن کے دوران فیک نیوز کا استعمال ووٹرز کی رائے بدلنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے جو کہ خبریں لوگوں کے گمراہ کر سکتی ہیں اور ان کے فیصلوں پر اثر ڈال سکتی ہیں
امجھے لگتا ہے کہ تعلیم کی کامی
جی
اس سے پہلے کی ایک وجہ
کیا وجہ
مجھے نہیں پتا میں نے آپ سے سوال پوچھا
کچھ حد تک بالکل لیکن اگر لوگ کریٹیکل تھنکنگ اور ریسرچ کی عادتیں رکھیں تو فیک نیوگز کا شکار کم ہوں گی تحلیم انسان کو سوچنے اور سوال کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں
جی اگر ہمارے کوئی خراب مالد ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیئے
ہ سب سے پہلے سورس چیک کرنا چاہی دیکھنا چاہیے کہ خبر کس ویب سائٹ یا چینل نے دی ہے اگر سورس مشہور ہو اور معتبار ہو تو خبر پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے
اور اگر اور وہاں پہ کون موبائل چلا رہا ہے
مجھے یہ فون آئے
اور اگر سورس اننون ہو
تو پھر احتیاط کرنی چاہے خبر کو کسی اور معتبر سورس سے ویریفائی کرنا چاہے جب تک تصدیق نہ ہو اسے شیئر نہیں کرنا چاہیے
کچھ لوگ ایڈکٹڈ فوٹوز اور ویڈیوز بھی شیئر کرتے تھے
جی ہاں آج کل ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس سے ہو گئی ہے کہ تصویروں اور ویڈیوز کو آسانی سے ایڈٹ کیا جاسکتا ہے اسی لئے صرف امیج یا ویڈیو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیں
جی ہاں ڈیپے ٹیکنالوجی کے بارے میںبھی سنا ہے
کس کنارے میں
جی ڈیپ فیک ہلو
ہاں ہاں ڈی پیک اے آئی کی مدد سے بنائی جانے والی ایسی ویڈیو ہوتی ہے جن میں کسی شخص کی شکل یا آواز کو بدل کر غلط چیزیں دکھائی جا سکتی ہے یہ فیک نیوز کو اور بھی خطرناک بنا دیتی ہے
یہ واقعی فکر کی بات ہے
بالکل اس لیے ڈیجیٹل لٹریسی بہت ضروری ہو گئی ہے ہر شخص کو انٹرنیٹ اور میڈیا کے صحیح استعمال کا علم ہونا چاہیے
جی، اسکولز اور کالجز اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں
تعلیمی ادارے اسٹوڈنٹس کو میڈیا لٹریسی سکھا سکتے ہیں انہیں بتا جا سکتا ہے کہ فیک نمس کو پہچان کیسے پہچانا جائے اور آن لائن معلومات کو ویریفائی کیسے کیا جائے
جی گھر والوں کا کیا کردار ہے
گھر والے والدین بھی اپنے بچوں کو یہ سکھائی کہ ان لائن چیز پر فورا یقین نہ کریں انہیں ہمیشہ تصدیق یاد ڈالنی چاہیے
میں سمجھتا ہوں کہ لائن مسئلہ نہیں بلکہ سماجی مسئلہ بھی ہے
بالکل صحیح جب جوٹی خبریں پھیلتی ہے تو لوگوں کے درمیان بھروسہ کم ہو جاتا ہے معاشرے میں بدگمانی اور تناؤ پیدا ہوتا ہے
کچھ لوگ فیک نیوز جان بوجھ کر کیوں کہلاتے ہیں
اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے کچھ لگ پیسے کمانے کے لیے سنسیشن کانٹینٹ بناتے ہیں کچھ لوگ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ سیاسی یا ذاتی مقاصد کے لیے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں
کیا فیک نیوزز قانونی مسئلہ بھی بن سکتی ہیں؟
جی ہاں اگر کسی شخص کی شہرت کو نقصان پہنچایا جائے یا جھٹی معلومات سے امن و امن کا مسئلہ پیدا تو ہو تو قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص کو ذمہ داری کا منظاہرہ کرنا چاہیئے
بالکل انٹرنیٹ پر آزادی کے ساتھ ذمہ دار بھی ضروری ہے ہمیں ہر پوسٹ اور میسج کو شیئر کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے
کوئی دوست فیک نیوز شیئر کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے
ہمامیں اسے ادب سے بتانا چاہیے کہ خبر کی تصسییح کر کے تنقید کرنے کے بجائے رہنمائی کرنی چاہیے
یہ بہت اچھا طریقہ ہے اس سے لوگ سیکھتے بھی ہے اور برا بھی نہیں مانتے
کا شرمندہ کرنا نہیں بلکہ انہیں آگاہی دینا ہونا چاہیے
پیک نیوزوں سے بچنے کے لیئے چند اہم اصول کیا ہیں
بہت عمدہ پوائنٹ سے مجھے لگتا ہے کہ اگر لوگ ان صلاحوں پر عمل کریں تو فیک نیوزز کا مسئلہ کافی حد تک کم ہوسکتا ہے
بالکل ہر شخص اگر اپنی ذمہ داری سمجھے تو جھوٹی خبروں کو پھیلانے کی رفتار بہت کم ہو سکتی ہے
شکریہ آج کی گفتگو بہت معلومات اور مفید رہی مجھے اس گفتگو گفتگو سے بہت
اللہ حافظ سوں